السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیسی ہیں آپ
جی الحمد للہ اللہ کا شکریہ اور آپ کی دعانیں آپ بتائیں
جی بس میں بھی ٹھیک ہی ہوں
ماشاء اللہ
کیا کر رہی تھی اپ
جی میں بیٹھی تھی اور پانی پی رہی تھی کیونکہ پانی تو جانتی ہے پانی کا یوز
یار آپ پانی پی رہی ہیں پانی دیکھو نا کتنا زیادہ آلودگی سے گزر رہا ہے کتنا دشت رہتا ہے پانی
جی جی جی میں فلٹر ہی یوز کرتا تیوں ادر وائز نا مجھے بھی پرابلم ہو جاتی ہے
ہاں جی سب سے زیادہ تو پیٹ کی دقت ہو جاتی کی اگر پانی صاف نہیں پی رہے ہو نہ اپ تو کتنی زیادہ بیماریاں بن جاتی ہیں پیٹ سے ریلیٹڈ
ہاں اسی لیے تو میں بھی وہ واٹر ایسے ہی پیوریفائر کر کے تبھی میں یوز کر
ٹھیک ہے جی جی صحیح صحیح صحی ابھی میری فرینڈ کا بیٹا ہے دیکھو وہ گاؤں میں رہتی ہے زیادہ پانی تو مطلب انہیں تھوڑی ویسی ہے نا وہ فلٹر کر بھی نہیں پی رہے ہوتے ہیں نل کا پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھو ہونا بھی کتنا زیادہ وہ بیمار پڑ گیا تھا
ہاں تو یہی ہوتا ہے اگر آپ صاف پانی نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ صاف پانی کا استعمال کریں ہے نا
جی اب پانی بنا یار دیکھو نا صاف تالاب بھی انسان کتنا بھی صاف کر لے لیکن لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور وہاں کچرا پھینک دیتے ہیں
ہاں ذمہ داریوں کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کو اپنے گھر کی کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کو بھی صاف رکھنا ندی
ہ جی اور جی اور وہی پانی جانور کے پی لیتے ہیں اور کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے پھر
ہاں وہ جانور پی لیتے ہیں نا تو ان کو وہ تو مر جاتے ہیں اور جو پلی اتی ان پٹ
جی جی جی اور آج کل کے ٹائم پہ تو پانی اتنا زیادہ چلو اب تو فلٹر ہو گئی ساری چیزیں ہو گئی مطلب پہلے کے ٹائم پہ تو یہ چیز تھی ہی نہیں
وہاں پہلے
ن آر او وغیرہ یہ چیز تھی نہیں پہلے ہاں پہلے کے ٹائم پہ لوگ بوائلڈ کر کے پیتے تھے یار اس ٹائم پہ اتنی بیماری ن ت جتنی آج ہے پہلے کے ٹائم پہ نہیں تھی وہ پیتل کے جو برتن نہیں ہوتا پیتل کا برتن تانبے کا برتن اس میں پانی کرتے تھے پرانے زمانے کے لگ
ہاں اس وہ پانی پینے سے انسان ایک ایک دم ہ مطلب سوستھ رہتا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی دقت نہیں آتی ہے
اب میں نے سنا ہے جی جی میں نے سنا ہے تانبے برتن یا پیتل کے پت نہیں برتن میں نا پینے سے اگر پانی پی رہے ہو نا رات میں میں رکھ دو پانی اور صبح وہ پانی پی رہے ہو نا آپ تو تمہاری باڈی ٹھیک رہتی سے سوستھ رہتے ہو
جی تو یہ ہونا چاہیے رات میں اس میں پانی بھر کے رکھ دیجے اور آپ اس کو صبح پی جی
جی جی اب دیکھو نا اتنی گرمی پڑ رہی ہے پانی تو مطلب بچے تو پانی پیتے ہی نہیں ہے پانی سے دور بھاگتے ہیں
جی وہی چیز ہے بچوں کو کہاں تک کوئی کیا بولے گا کہ آپ پانی پی لو پانی پی لو ان کو خود چاہیے یہ بت زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال
ہ وہی نا اب جی جی اب دیکھو نا دھوپ میں انسان نکلتے ایک
باہر نکلنے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتا ہے کیوںکہ وہاں گرم ہوتا ہے نا تو اس ایسے میں ہم لوگ کو باٹلس ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور زیادہ سے
ہاں جی میں نےا تو یہ بھی سنانا ہے کہ پلاسٹک کی بو میں اگر پانی پی رہے ہو تو وہ بھی ہمارے باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ میں نے سوناا کانچ کی بوٹل میں پانی پینا چاہیے
آپ نے بالکل درست سنا ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا کانچ کی بوٹل زیادہ سیف نہیں ہوتی اس لیے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے تو چبنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو اسٹیل کی بوٹل یوز کرنی چاہیے اب تو آپ تانبے کی بوٹل آ رہی ہیں نا اس کا یوز کرنا چاہیے ہاں وہ بہتر ہے پلاسٹک سے اچھی ہے
جی مطب زیادہ تر ہاں جی مطب زیادہ تر گھروں میں میں نے دیکھی ہے نا بوٹلس پلاسٹک کی ہوتی ہے بٹ خیر ہمارے گھر میں تو کانچ کی بوٹلیں یا اسٹیل کی بوٹل یوز ہوتی ہے یا بی پی او فری بڈ لاتی ہے نا ایک بی پیو فری باٹر وہ یوز ہوتی ہے
وہ وہی اچھی کوالٹی یوز کرنا چاہیے جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماراری باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ت
جی پلاسٹک سے یہی ہوتا ہے نا اپنا رسان ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نکلتی رہتی ہے پانی میں تو وہ ب پانی پیتے تو نا وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے وہ دقت ہو جاتی ہے اس سے ابھی دقت نہیں ہوگی لیکن یہ بات تین چار سال بعد پانچ سال بعد وہ تو میںہ پریشانی ہوگی ہی ہوگی
بعد میں پتہ چلتی ہے کیا دقت ہو رہی ہے پہلے شروع میں م جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مگس کھاتے رہتے ہیں تو اس لو پہلے نہیں پت
ہاں جی مووموز تو خیر بہت زیادہ بےکار چیز ہے بہت زیاد میرا بچہ مانتا نہیں ہے اسے ہر دن مطلب ایک دن چھوڑ کر تو اگلے دن موموز چاہیے ہی چاہیے بٹ یار وہ وہ بھی اسٹیم والے کھاتا ہے وہ اسٹیم والے موموز کچی ہوتی ہے آدھی وہ پکی ہوئی بھی نہیں ہوتی اب وہ کھا لے گا م اسٹمک میں آ کے چپک جائے گی تو تمہارے اور پھر کتنی زیادہ بیماریاں بنیں گی اس سے
وہی چیز ہے تو اس سے اچھا ہے کہ نہیںئی یہ سب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو اسے ہم لو کو لکوڈ فارم میں زیادہ چیز لینی چاہیے جیسے
بالکل بالکل گرمیوں میں تو خیر لکوڈ فارم میں لینی چاہیے ساری چیزیں تربوز کھا لو پانی ریلیٹڈ چیز پل کاؤ سار
ہنا جی گرمی میں ایسے اللہ تعالی ایسے پھل دیتے ہیں جس میں اتنا پانی ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہے نا جیسے خربوزہ ہے تربوز ہے اور وہ آتی کھیرا آتی تائیس سب بہت اچھی چیز ہے اس کو ہم لوگ کو ڈیلی یوز کرنا چاہیے کوکونٹ ہے ہاں جی
بچے انی چیز سے بعات
لیچی ہے لیچی تو بہت اچھی لگتی ہے مجھے ہاں وہ اس کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہوتا ہے
مین تو چکر یہی ہے نا تو بچے نہیں کاتے ہیں بچے تو چلو لیچی تو شاپ سے کھا لیتے باقی فروٹس تو کاتے نہیں ہے اور کیکمبر سے تو ویسے ہی وہ وہ نہیں کھاتے کی کمبر بھی نہیں کاتے میرے بچے تو الگ ہی ہیں وہ چیز کھاتے ہی نہیں ہیں وہ
یز بچے نہیں پسند کرتے بہ ان کو کھانا چاہے وہی چیز ہے بچوں کے اندر یہی پرابلم ہوتی تی ان کو خراب جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ
جی جی جی جی میں تو جتنی کوشش ہو سکے نا میں کرتی ہوں میں رسنا ڈال دوں پانی میں یا ات کلکن دے دون تاکہ ان کی انینرجی بنی رہی
بنی رہے یا پھر وہ ہاں جو آتا نہیں ہے کیا بولتے ہیں اس ہیلتھ ڈرنک آتا ہے وہ بھی لے سکتے
ہاں جی جل جیرا پانی بسے پی لیتے شوق
زیرا آتا ہے گلوکون ڈی آتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے باڈی کو ہائیڈریٹ رکھ اور گرمی میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے
پانی سے ہی ہے اگر تم پانی نہیں پی رہے ایٹ لیسٹ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دن میں نا کم سے کم پانچ لیٹر یا چھ لیٹر پانی تو پینا ہی چاہیے
آرام سے پانی زیادہ پینا چاہیے جیس سے کیا ہوتا ہے ہماری اسکن بہت ہیلدی رہتی کیا ہوتا ہے جی وہ کیا ہوتا ہے نا میں تو زیادہ نہیں پی پاتی پانی
آپ نہیں پی پاتتے دادا پانی
زیادہ نہیں پیتے وہ پی لیتے ہیں اتنا نہیں ہے پانچ چھ لیٹر نہیں ہوتا
ہاں خید نہیں ہو پاتا ہے اتنا کیونکہ ہم گھر میں رہتی ہیں اتنا جو دھوپ میں کام کر ہیں باہر جاتے ہیں وہ تو خیر پی لیتے ہیں ہم تو خیر اتنا نہیں پی پاتے میں بھی دو تین لیٹر مشکل سے پیتی ہوں مج سے خود نہیں پیا جاتا پانی
دو تین لیٹر تو بس حاد اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے
بس اللہ ہدایت دے ہمیں ہم آس پاس کے لوگوں کو یہ چیز بتا سکیں اور سمجا سکے کہ پانی کاٹ پلیز کم سے کم تم دوشت نہ کرو کچرا نہ پھینکو جگہ جگہ کتنا زیادہ پولوشن ہوگا گیا آج کل
بہت زیادہ پالیوشن ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے ملک کی زمین آ رہی ہے کہ اس کو صاف رکھیں جسے جس سے ہم لوگوں کو صاف پانی مل سکے اور ان سب چیزوں کا دھیان سارے لوگوں کو رکھنا چاہیے
جی یہی یہی چیز ہے نا تو یہ ایجوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ انسان اگر پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے یا تھوڑا اپنا مائنڈ یوز کر رہا ہے تو یہ چیز سمجھے گا وہ کہ پانی پہ اگر تم کچرا ڈالو گے وہ جانور پئیں گے یہ جانور بھی دیکھو تالابوں میں جانور بھی بھی نہا رہے ہوتے ہیں
جی بالکل وہی چ جانور بھی نہاتے تے ہیں اس میں انسان بھی چلے جتے ہیں نہانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے اس میں پانی گندا ہی تو تا ہے اس لیے وہاں نہیںا چاہے پانی پانی کو گندہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو نہآنا الگ پانی لے کر الگ نہ اور پانی کا مس یوز نہیں کری
ہاں پانی کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے انسان دیکھو نل چھوڑ نل کھول کر چھوڑ دیتے ہیں پانی کتنا زیادہ ویسٹ چلتا ہے لوگ اس چیز پر دھیان کہا دیتے ہیں موٹر چلا کر چھوڑ دیتے ہیں پانی گر رہا ہوتا اب اس چیز کا بھی اللہ کے تمہیں حصاب دینا پڑے گا
پانی اگر آپ مس یوز کر رہے ہیں اس کو پھینک رہے ہیں تو اس کا حساب
جی وہی چیز ہے نا تمہیں قدر نہیں اگر تمہارے پاس جو چیزیں ہیں تو تمہیں اور زیادہ دگنے چیز اس میں ملے تمہیں لیکن اگر تم چیز کی قدر نک کر رہے ہیں جب اللہ چھین لے گا نا پھر اس چیز کا احساس ہوگا
پانی
جی جی وہی کہتا ہے نا اب جس کے پاس نہیں ہے نا انہیں معلوم ہے یہ چیزیں اب جس کے پاس ہے وہ قدر نہیں کرتا
جب کی کرنا چاہیے بہت ہی زیادہ
اتنی زیادہ پانی کی قلت ہوا کرتی تھی
بہت سب جگہ ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا اس کچھ لگے پانی
جی اور کتنی مشکل سے پانی نکلتا تھا اس میں ہینڈ پمپ چلاؤ پھر نکالو اب تو ایزی وے ہو گیا ہے کہ نل کھول پانی آ گیا
پرندنا گیا بہت سویدھا ہے فورا ایک ایک ب بٹن کو دبا دو پھر آ جاتا ہے پانی پانی پہلے تو اسٹرگلنگ لائف تھی
بالکل اور پھر بھی وہ لوگ اس ٹائم پر کرتے تھے اب ہم سے اب ہمیں کہہ دینا کہ ہاں چلو رہ ہینڈ پمپ چلاؤ
وہ تو ہےی ہے ایک دوسرے بار چلائے گی ہاتھ میں درد ہو جائے گا م تک
اب انسان نا ہالسی ہو گیا ہے
چڑیا نازک بھی بہت
ٹھیک ہے پھر آپ سے ان شاء اللہ پھر بات ہوگی اوکے اللہ حافظ